ہلو ہلو ہاں بھائی آواز نہیں آ رہی کیا
ہلو السلام علیکم
آپ کی آواز دھیمی آ رہی ہے سلو آ رہی ہے میرے پاس آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی
ہلو ہلو
ہلو ہاں بھائی آواز نہیں آ رہی آپ کی ہاں بھائی اب آ رہی ہے بولیے
السلام علیکم وعلیکم السلام اورے
می اب ہاں بھائی کہہری آتے ہیں اللہ کا شکر ہے
شکنا چاہیے کیا کریں آاؤں کیسے چل رہا ہے کاروبار گورنمنٹ جاب یا پرائیویٹ جاب کے بارے میں ب
نہیں ابھی تو فی الحال تو پڑھائی کر رہے ہیں اب
آپ کے حساب سے کون سیوگ بڑ جائے
میرری حساب سے گورنمنٹ جاب
گنمٹ کے اندر کیا ہے آپ آدمی بندا رہتا ہے ساٹھ سال تک تو
بھائی آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی
ہلو مطلو گو گورمنٹ جاب والا آدمی تو نا ساٹھ سال تک بندہ رہتا ہے اس جاب سے
ہاں بھائی اسے پینشن وغیرہ سب لابھ ہوتا ہے پینشن پن تو جب تک ملتی ہے جب تک وہ زندہ رہتا ہے تب تک
جی اس کے بع میں پھر ریٹائرمنٹ ہو جاتا ہے نا اس کے بعد ایک پیسہ ملتا ہے اس میں
ہاں ملتا ہے جب تک زندہ ہے تب تک پیسہ ملے گا اسے
اس کے بعد نہیں ملے گا اور
بھائی گورنمنٹ جاب کے بہت سارے فائدے ج
جی گورنمنٹ جاب میں کیا ہے ایک تو یہ بات ہے اس کے اندر کیا ہے اپنی جو سیلری ہوتی ہے وہ فکس رہتی ہے اس کو مطلب کوئی کم جیادہ نہیں کر سکتی
ہ ہاں
مطلب اس کو کوئی بھی زیادہ نہیں کر سکتا اور کم نہیں کر سکتا زیادہ کم نہیں ہو سکتی جو پرائیویٹ ہوتی ہے تو پرائیویٹ میں تو کیا ہے مطلب جیسے پرائیویٹ نوکری کرتے ہیں آپ ل
ارے بھائی گورنمنٹ جاب میں بھی پیسے بڑھتے ہیں بہار کی اوج عا رہی ہے
ہاں تو فکس ہو جاتی چی گا
نہیں اب اب تو ہاں وہ تو پکس ہے پھر بھی ویسے بزنس کے حساب سے جو اچھا پیسہ کمانا ہے تو پھر تو پرائیویٹ جواب ہی بڑھیا ہے
جی پرائیویٹ جاب کے اندر مطلب ارے جو گورنمنٹ جاب کے اندر ہے چھٹی کم ملتی ہے بہت کم چھٹی ملتی ہے اس کے اندر جیسے جیسے جیسے جیسے وہ آتے ہیں نا ریلوے کے کرمچاری اب ان کو چھٹی نہیں ملتی
ہاں ان کو کھٹی ملتی ہیں یا ان کی چھٹیاں اکٹھی ہوتی رہتی ہیں وہ ملتی ہیں جو بیماری بیماری کی ہوتی ہے ایمرجنسی والی چھٹیاں ملتی ہیں یہ نہیں ہے کہ وہ ایک مہینے رہ لے ایسے نہیں ملتے
نہیں اسسے مطلب آپن چاہیں جب چھٹی نہیں مل سکتی پرائیویٹ جاب میں تو اپ اپنے حساب اس سے چھٹی کرل دیتی ہے
ارےوائی پرائیویٹ جاب میں جب بھی اپنے آپ کو تبی کر سکتے ہیں جب خود کا بزنس ہو
جی جی خود کا بزنس تو کیا ہے مطلب خود کا بنانا تو وقت لگتا ہے یار
ہاں بھائی وقت تو لگتا ہے پرائیویٹ جب ہمیں بھی یہ بھی اب یہ بھی سسٹم کر دیا ہے کہ دو تین دن جاؤ دو تین دن نہیں گئے تو اس میں بھی پیسے وغیرہ کاٹ لیے جاتے ہیں اور سارا گاری میں تو چھٹیاں وغیرہ پ لے لیتے ہیں پھر بھی پیسے ملتے ہیں
اس کے اندر ملتا ہے نا پورا ویتن ایک مہینے کا مڑا آیا اس کا اس و ابھی جیسے پرائیویٹ میں کٹ جاتا ہے پ کٹ جاتا ہے پیسہ گورنمنٹ جاب کے اندر مطلب اتنے لوگ لگے ہوئے ہیں نا گورنمنٹ س کی تیاری کے لیے وہ سب اسی وجہ سے لگے ہوئے کہ مطلب اس کے اندر مطلب اپنا جو پورا ساٹھ سال تک کا مطلب ہٹا گ لیا اپن کو اس جوک میں سے گورنمنٹ میں لگے رہیں گے پ سے لگی ہو جاتی ہے اس کے اندر
وائی وہ تو ہے گورنمنٹ جاب میں ہو گئے تو تو ٹائم ٹو ٹائم مہینے منتھلی سیلری آئے گی اس سے یہ نہیں مطلب کہ آپ کے پیسے کٹیں گے کہیں نہیں کٹیں گے سیدھے کھاتے میں آئیں گے اور اس میں کاٹ دیے جاتے ہیں کبھی کبھی پرائیویٹ جاب میں تو کچھ
مطلب اپن اپنے ہی اپنےس آپ سے چھٹی نہیں کر سکتے اس یہ میا یہ خر اب گورنمنٹ میں تو کیا ہے گورنمنٹ میں کر لیتے چھٹی بس اس میں پتہ نہیں چلتا نا کیونکہ جیسے گورنمنٹ ٹیچر ہیں تو وہ پ ل گیا تو کوئی دقت نہیں اس کی تو فکسک ن کا آئے گی جو آئے گی اس سے کوئی نہیں کاٹ سکتا
کئی کئی علاقوں میں تو ایسی پوسٹنگ وغیرہ ایسی ہو جاتی ہیں وہاں پر بچے ہی پڑھنے نہیں آتے ہیں
جٹھیک
جو وہ موج ہو جاتی ہیں جال اور سائڈ میں ایسی سائڈ میں ہمارے ماما جی گورنمنٹ وہ ٹیچر ہیں جو وہ بتا رہے تھے بچے ہی نہیں آتے پڑھنے کے لیے
اچھی نہیں آتے گورنمنٹ اسکولوں کے اندر بچے مطلب کوئیلاقے میں نہیں آ ہے کوئی کوئی لگے میں آچتے ہے جو پرائیویٹ اسکول ہوتی ہے نا ابھی ہمار جی ہمارے وہاں کی پرائیویٹ اسکول ہے جیسے ا اس کے اندر ٹیچر ہے مطلب پڑھائی تو ہوتی ہے بٹ بچے نہیں آتے ہیں اس کے اندر سر ٹیچر کو بول ہمار کو کیا دقت ہے ہم کو تو ہمارا پیسہ مل جائے گا تم آؤ تو اچھا نہیں آؤ تو اچھا گورنمنٹ ٹیچر بھی یہی کہتا ہے اور گورنمنٹ کہتے کون سر
پرائیویٹ اسکولی ویسٹ ہوتا ہے
جی پرائیویٹ اسکول میں اچھی پڑھائی ہوتی پ
ہاں کیونکہ اب تو ساری ایکٹیوٹی پرائیوٹ ا پرائیویٹ اسکولوں میں ہونے لگی ہیں یا جو بھی ہے
بچوں کے اوپس دھیان رکھا جاتا ہے اب گورنمنٹ اسکولوں کے اندر کتنے بچوں پہ دھیان رکھ سکتا ہے ایک ٹیچر
وہ تو ہے ایک تو ان کو بہت سارا کام بتا دیتے ہیں اور پتا ہے مڈ ڈے میل گؤو کے لگا دیتے ہیں مڈ ڈے میل اب تو دودھ اسٹارٹ کر دیا ہے دودھ باٹو ان کا ٹائم تو انیں چیزوں میں لگل جاتا ہے پھر رسٹ
گورنمنٹ گورنمنٹ کرمچاری کا تو یہ کام ہے ابھی جیسے کی چھٹی پڑ گئی تو دنڈ دنڈا کرا لے گا ان سے یا جیسے ووٹ ووٹ ڈلے گی جب ان سے کام کروا لیں گے
وہ تو ہے بھائی ایک بات تو ہے وائی گورنمنٹ جاب کے سے فائدے اور کسی جو پرائیویٹ جاب میں ہے نہیں پر بزنس کے حساب سے دیکھا جائے تو پیسہ کمانا ہے تو پرائیویٹ ہی جاب پرائیویٹ جاب یا بچ کرو اس میں پیسہ زیادہ ہے
نہیں بزنس میں بزنس بھی اچھا ہے تھے تو
ہاں کیونکہ سرکاری میں تو یہ ہے کہ فکس فکس تنخواہ ہوتی ہے وہ تو اس میں تو سرکاری میں تو جو ملنا ہے وہی ملے گا
جی اس کے اندر کچھ بھی کرتا نا یار اوپر لیجے اب جیسے گورمنٹ میں جیسےیٹ ہے جیس اپنےاب سےکس میں اپ مطلب اپر زیادہ کم زیادہ کر سکتے ہیں چ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں اپنے یہ مطلب وہ نہ پرائیویٹ ہے نہ گورنمنٹ ہے اپنا اود کاا بود گ سر
ہاں بھائی خود کا کرو گے اس میں اس سے ہی بزنس آگے بڑھے گی یعنی کہ پرائیویٹ جابوں میں تو وہ کاائم زیادہ کرواتے ہیں اور اس میں نہیں اتنا ہو پاتا
اور او اور کبھی کبھار تو پرائیویٹ جاب کے اندر نہا اوور ٹائم اور کرواتی ہے جیسے آفس کا کام رہ نا جب اوور ٹائم کروا دیتے
ہاں جی کبھی ان کے پیسے بھی کاٹ لیے جاتے ہیں یا تھوڑی سی غلطی ہو گئی آپ نے یہ غلطی کر دی اس اس کے پیسے کاٹ دیے
آدھی چھٹی گ میں پیسے کٹ جاتے تھے
اور گورمنٹ جاب میں کوئی نہیں ایک اور ات ہی ہے تو وہ چلے مطلب وہ اس کی اپلیکیشن ڈال دے گا وہ اس کی ڈال دیتا ہے کبھی کبھی تو ایسا چل جاتا ہے ہاں جی ہاں یہ ٹیچر لائن میں ہوتا ہے زیادہ ایسے بس سے نہیں ہوتا یہ
ٹیچر لگنے میںتا ہے جیسے اور بھی اور بھی ج میں بہت ساری گورنمنٹ ل تو جیسے اپ نے بینک کے اندر ہے اور جو بینک والے ہوتے ہیں ان بچارے کام سے بندے ہو جاتے ہو ان کو بھی چھٹی بہت کم ملتی ہے
وہ تو ہے بھائی بھائی پھر بھی ہمیں پڑھانا چاہیے گورنمنٹ جاب میں لگ جائیں تو یہ نہیں ہے کہ بچوں کے بھشیہ کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے پر وہی یہ ہے کہ سرک نہیں پڑانے دیتی ہے کام ہی اتنا دے دیتی ہے بیچارے ان ان کی کیا ڈالتی ہے
گورنمنٹ اسکولوں میں کام ہی دیا جاتا ہے بچوں کو پڑھائی نہیں پڑھایا تو کم جاتا ہے
پڑا گ انہیں ٹائم ہی نہیں ملتا پہلے کھانے کی بول دیتے ہیں لنچ ٹائم میں کھانا کھلاؤ کھانا پلاؤ دودھ پلاؤ بس یہی
جس میں ٹائم نکالا بڑے بچوں سے ایساسا کراتا ہے وہ ہے نا پیڑ پودے لگوانے لے جاتے ہیں اس کو اسکاٹ
ہاں صفائی وغیرہ کرواتے رہتے تے ہیں یہ
پرائیویٹ میں نہیں ہے نا ایسا پرائیویٹ کے اندر مطلب سب تو وہ لگا کے رکھتے ہیں نا چپڑا س لگا کے رکھ بچوں سے مطلب کام کراتے بھی وہ ایکسٹ پیسہ دیتے جبھی تو وہاں اچھی پڑھائی ہو ج پرائوٹ اسکول کے اندر وہی تو آدمی کو اگر اچھا بزنس کرنا ہے تو وہ اچھا بزس کر کرنا ہے مطلب گورنمنٹ کی جاب تو اب اتنی ٹائٹ ہو چکی مطلب ملنا ہی بہت بھاری ہو گا ہے اب تو
بت تو ہے بھائی
بہت زیادہ کیونکہ یہ رہتا ہے نا فورم سیٹ تو کم ہوتی ہے اور بچے فورم زیادہ بڑ دیتے ہیں
بت
چھوٹی چھوٹی پوسٹ اس لیے مطلب اب تو بہت کٹھن ہو چکا ہےا
ہاں
آج تو بات کر کے اچھا لگا ہمیں
ہاں بھائی ہمیں بھی اچھا لگا شکریہ خدا حافظ
اد